وعلیکم السلام السلام علیکم
ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہو
ہاں ہاں شکر اللہ کا آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو آپ
ہاں اسکول میں ہماری ٹیچرس نے مساف
آپ روز اسکول جاتے دوو
ہاں کینٹیینیو
کہمتی نی ہو
جی ہاں کینٹینیو
ا سکولز میں روز کچھ نہ کچھ چ ٹیچرس کچھ کرتے ہیں اسکول سے آتے آپ کچھ سوچتے ہو آج آپ مجھے مجھے نیا گفتگو نئے گفتگو موضوع پر سننا ہے نا
آج اسکول میں ہمارے ٹیچرس نے مسافرات یعنی سفر کے فائدے پر بات کی مجھے یہ ٹاپک بہت دلچسپ لگا امید ہے کہ آپ کو بھی لگے گی آگے جی ہاں
اگر میں ایک بات کہوں تو بالکل صحی بات کہی ہے آپ نے مسافرات واقعی ایک اہم موضوع ہے سفر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ انسان کی سوچ اور تجربے کو بھی ویس بس یہ کرتے ہیں
صحیح کہا تم نے مجھے لگتا ہے کہ سفر انسان کو نئے لوگوں اور نئے تہذیبوں سے ملواتا ہے جب تم مل مختلف قسمات پر جاتی ہو تو تمیں ان کے رہن سہن اور روایات کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے
جی ہاں اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ ایک سفر ایک بتر ترین استاد ہے کتابوں میں جو باتیں ہم پڑھتے ہیں سفر انہیں عملی طور پر دیکھنے کا موقع دیتا ہے
مجھے یاد ہے جب میں کشمیر سے کچھ دور داراؤں علاقوں میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کتنے محنتی اور مہمان نواز ہیں
یہ بات مجھے پہلے معلوم نہیں تھی
جی ہاں
یہی تو آ مسافرات کاہ اصل فائدہ ہے جب ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو ہماراری ذہن سے کوئی غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہے
مسافرات سے علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے ہم تاریخی مقامات دیکھ کر اپنی تاریخ کو بہتر سمجھ سکتے ہیں آپ مجھے پہلے یہ بت یہ مسافریت ہوتا کائے
میں بتاؤں گی نا بالکل مثال کے طور پر اگر کوئی لاہور کا قلا تاج محل یا کسی پرانے مقام کو دیکھتا ہے تو اسے تاریخ کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے
سفر انسان کو خود اتمدادی بھی دیتا ہے جب ہم گھر سے باہر نکل کر نئے حالات کا سامنا کرتے ہیں تو ہماری صلاحیتیں نکھار کر سامنے آتی ہے
مت تمہاری بات سے متفق ہوں جب کوئی شخص تنہا یا دوستوں کے ساتھ سفر کرتا ہے تو سے وقت کی پابندی انتظام اور مسائل حل کرنے کی عادت پڑتی ہے
مسافرات صحت کیلئے بھی مفید ہے روزمرہ کی مصروف زندگی سے تھکاوت ہو جاتی ہے سفر ذہنی دباؤ کو کم کرتا ہے
جی ہاں جب انسان پہاڑوں دریاؤوں اور سب زر کا نظارہ کرتے ہیں تو اس کا دل خوش ہو جاتا ہے اور ذہن تازہ ہو جاتا ہے
جی ہاں اسی لیے بہت سے لوگ چھٹیوں میں سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں
ہاں اور یہ صرف تفریح نہیں ہوتی بلکہ صحت کے لیئے بھی بہترین ہوتی ہے ڈاکٹر بھی کبھی کبھی ماحول تبدیل کرنے کا مشورہ دیتے ہیں
مسافرات سے ماسی فائدہ بھی حاصل ہوتے ہیں جب لوگ کسی شہر یا ملک کا سفر کرتے ہیں تو وہاں کی سیاحتی صنعت کو فائدہ ہوتا ہے
بالکل ہوٹلز ریسٹورنٹس ٹرانسپورٹ اور دکانوں کا کاروبار بڑھتا ہے اسی طرف روزگار کے نئے موقعے پیدا ہوتے ہیں
میں نے سنا ہے کہ کئی ملکوں کی مثاب کا بہت بڑا حصہ ٹورسٹ پر مابی ہوتا ہے
یہ بات درست ہے سیاحت سے ملکوں کو زیادہ آمدنی حاصل ہوتی ہے اور دنیا بھر میں ان کاتا روف بھی بڑھتا ہے
ٹور صبر پیدا کرتی ہے سفر میں اکثر مشکلات آتی ہے جو جن کا سامنا کرنا پڑھتا ہے
ہاں کبھی ٹرانسپورٹ میں دیر ہو جاتی ہے کبھی موسم خراب ہو جاتا ہے اور کبھی رہنے کی جگہ ڈونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے اس تمام صورتحالوں سے انسان صبر سیکھتا ہے
صبر سے زبانوں کا علم بھی حاصل ہوتا ہے
بالکل جب ہم مختلف علاقوں میں جاتے ہیں تو وہاں کی بولی اور الفاظ سیکھنے کا موقع ملتا ہے
یہ بات مجھے بہت پسند آئی نئی زبان سیکھنے سے لوگ سے لوگوں سے رتبہ مضبوط ہوتا ہے
اور ساتھ ہی دوسری تہذیبوں کا احترام بھی پیدا ہوتا ہے
مسافرات سے دوستی کا درا بھی بڑھتا ہے
جی ہاں سفر کے دوران ہم مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور کئی دفعہ یہ ملاقاتیں عمر بھر کی دوستی میں بدل جاتی ہیں
مجھے لگتا ہے کہ طالبہ کے لیے تعلیمی ٹیورسٹس بھی بہت ضروری ہوتی ہے
جی
جی میں بھی یہی سمجھتی ہوں جب اسٹوڈینٹس میوزیم سائنس سینٹرس اور تاریخی مقامات دیکھتے ہیں تو ان کا علم مزید مضبوط ہو جاتا ہے
مسافرات سے انسان قدرت کے غریب بھی غریب بھی ہوتے ہیں
جنگل جھیل اور سمندر دیکھ کر اللہ کی قدرت کا احساس مزید بڑھ جاتا ہے
سفر انسان کے نظاری کو وسیع کرتا ہے
جی ہاں جو شخص صرف ایک جگہ رہتا ہے اس کی سوچ محدود رہ سکتی ہے لیکن جو سفر کرتا ہے اس کی سوچ کھلی اور بسی ہو جاتی ہے
مجھے لگتا ہے یہ سفر انسان کو خوشگوار بھی بناتا ہے
کیسے
جب ہم دوسرے لوگوں کی زندگی اور ان کے حالات دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنی محنتوں کی قدر ہوتی ہے
یہ بہت خوب خوبصورت بات ہے واقعی سفر انسان کو کنعات اور شکر کا درس دیتی ہے
مسافرات سے تجربہ حاصل ہوتا ہے جو کسی یونیورسٹی میں نہیں ملتا
صحیح کہیں اسی لئے بزرگ کہتے ہیں کہ سفر اور مطالعہ انسان کی شخصیت کو مکمل بناتی ہیں
آج کل ٹیکنالوجی کی وجہ سے سفر کرنا بھی آسان ہو گیا ہے
بالکل آن لائن شاپنگ آن لائن بکنگ میپس اور ٹرانسپورٹ کی سہولت نے مسافرات کو بہت آسان بنا دیا ہے
لیکن سفر کے دوران احتیاط بھی ضروری ہے
کی حفاظت ٹریفک رولز کی پابندی اور مقامی قوانین کا احترام لازمی ہوتا ہے
سفر سے وقت کی قدر بھی سمجھ آتی ہے
بالکل ٹرین بس یا فلائٹ پکڑنے کے لے وقت کا خیال رکھنا پڑتا ہے
مسافرات سے بچوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
ہاں وہ نئے مقامات دیکھ کر سوال کرتے ہیں اور ان کی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے
تمہارا پسندیدہ سفر کون سا رہا ہے؟
مجھے گلمرگ کا سفر بہت پسند آیا تھا وہاں کے مناظر نہایت دلکشش تھے اور میں نے قدرت کو بہت قریب سے محسوس کیا
بہت خوب مجھے بھی پہاڑوں پہاڑی علاقے کا سفر پسند ہے
سفر کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہ ان انسان کی اداسی کو کم کرتا ہے
جی ہاں نیا ماحول اور نئے مناظر دل کو خوشی دیتے ہیں
اس کے علاوہ سفر یادوں کا خزانہ بھی دیتا ہے جو ساری زندگی ساتھ رہتا ہے
بالکل تصاویر اور یادیں ہمیشہ انسان کو خوش کرتی ہیں
آخر میں میں یہ کہوں گی کہ مسافرات انسان کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں
اور میں یہ کہوں گا جو شخص سفر کرتا ہے وہ زندگی کو بہتر سمجھتا ہے
سفر علم دیتا ہے تجربہ دیتا ہے صحت دیتا ہے اور خوشی بھی دیتا ہے
اسی لیے ہمیں موقع ملنے موقع ملنے پر مسافرات ضرور کرنی چاہیئے
مجھے بتاؤ اب آپ کو مسافرات سمجھ آیا
نہ ہاں جی آیا
آپ کیا بتا رہی ہو نا
میں بتا رہا تھا ہاں جی مجھے سمجھ آیا
اچھا ٹھیک مگر ذم داریاں اور احتیاط کے ساتھ
بالکل
تبھی ہم سفر کے تمام فائدے حاصل کر سکتے ہیں
آج کی گفتگو سے مجھے مسافرات کی اہمیت اور فوائد کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا
مجھے بھی اس گفتگو سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا مسافرات یہ بھی پتہ چلا یہ کیا ہوتا ہے چلو
ہاں ہاں مسافر مسافرات کی اہمیت بھی بہت ساری اور مسافرات اسی لیے ہمیں موقع ملنے پر مسافرات ضرور ہی کرنا چاہیے آج کی گفتگو سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور میں باقیوں کو بھی سکھاؤں گی
چلو اللہ حافظ
اللہ حافظ